السلام علیکم
وعلیکم السلام دیدی
کیا حال ہے
میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو؟
الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں
ہو گیا پاپا پاپا
ابھی نہیں ہم نواز کے بار کھ
اچھا وہ لوگ گئے ن ماس پہنے
ہاں جی ابھی ہم کو جانا ہے میں نے سوچا میں تھوڑا ری سکھا ہوں تو پہلے آپ سے بات کروں کیونکہ عشا میں وقت ہوتا ہے نا
اچھا دیدی میں نے سوچا آپ سے آج بات کروں کشمیری شادی کی کل میں پڑوسیوں کے یہاں گئی تھی یہ کشمیری ش جاتی تھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ سب چیزیں پوچھو مت میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں
کشمیری شادیاں بالکل کشمیری شادیاں ویسے بھی بہت خاص ہوتی ہیں ہر رسم کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے
بالکل بالکل بہن میں نے پہلی بار اتنی قریبی سے کشمیری شادی دیکھی مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی تہوار ہو رہا ہے وہاں
صحیح کہا ت نے شادی صرف دو لوگوں کا ملا نہیں ہوتا پورے خاندان کی خوشی ہوتی ہے
جی دیدی مجھے بالکل وہی لگا کشمیری شادی دی کہ سب کے سب سب سے پہلے کون سی رسم ہوتی ہے
اکثر بات پکی ہونے کے بعد منگنی یا انگیجمنٹ ہوتی ہے دونوں فیملی اورسا ہو جاتا ہے
اور پھر شب نگ شروع ہو جاتی ہے
ہاں بالکل لڑکی والوں اور لڑکے والوں دونوں کی شاپنگ چلتی رہتی ہیں کپڑے جیلری گفٹس اور گھر کی تیاریاں وغیرہ وغیرہ
ارے میں نے دیکھا تھا دلہن کے لیے اتنا خوبصورت ڈریس آیا تھا وہاں سے پوچھو مت
ہاں کشمیری برائڈس اکثر ٹریڈیشنل ماڈرن دونوں طرح ڈریسز د دونوں طرح کی ڈریسز پہنتی ہیں
بھیی مہندی کا بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے ہے اس کشمیر شادی میں کیا
مہندی بہت پسند کی جاتی ہے لیکن لڑکی کے ہاتھوں میں پیروں میں مہندی لگی ہو لگ جاتی ہے سیلیا اور کزن اس اور مست کر جاتے ہیں ہم گاتے ہیں
مجھے تو مہندی والی رات اور مہندی کا فنکشن سب سے زیادہ پسند آیا تھا
مہندی کی رات ویسے بھی یادگار ہوتی ہے سب لوگ ہنستے ہیں فوٹو دچتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں
میں نے وہاں دیکھا بچے جو ہے نا اتنا اتنا خوش تھے وہ اتنا انجوائے کر رہے تھے مہندی والی رات کو پوچ مت
شادی میں بچوں کی خوشیا الگ ہی ہوتی ہیں ان کے نئے کپڈی ملتے ہیں اور مٹھائیاں بھی ان کو نئے کپڑی ملتے اور مٹھائیاں بھی
دیدی مجھے بتا بھیھ کشمیری شادی جو ہے نا اس کا کھانا کیوں اتنا مشہور ہے
کیونکہ کشمیری والوان دنیا بھر میں مشہور ہے
جی مھے تو وہی لگا واازوان کے بارے میں سب لوگ بات کرتے تھے وہ
ازوان صرف کھانا نہیں بلکہ کشمیری مہمان آوازی کی پہچان ہے ست کہاں گئی
میں نے دیکھا تھا وہاں لوگ بہت تعریف کر رہے تھے اس وازوان کی
کیونکہ اس میں کئی طرح کی ٹریڈیشنل ڈشز ہوتی ہیں اور انہیں بہت محنت سے تیار کیا جاتا ہے
دی شادی دیوالی دن دلہن کیسی محسوس گرد ہوگی
خوش بھی ہو خوشی بھی ہوتی ہے اور تھوڑی نروسنیس بھی ہوتی ہے نروس بھی ہوتی ہے اکثر اس کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے
مجھے لگتا ہے اس دن ایموشن سے بہت مری ہوئی ہوگی دلہن اس دن
میں پہلے یہاں پہ ایک بات بولوں وہ یہاں کی شادی ہو یا ب کی اس وقت تو سب کا نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے تو سب نروس بھی ہوتے ہیں اورموشنل بھی ہوتے ہیں کیونکہ ماں باپ بھی اموشنل ہو جاتے ہیں اور وہ ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے اپنا بہن
بھائی اور سکھ سکھ سے
ہاں
اچھا جی جی کل دلہے کی امی رو رہی تھی آپ کو پتا ہے جب جس شادی میں میں تھی نا دیدی ماں اس دلہن نے بولا تھا میں نہیں رووں گی جی میں نہیں آج میرا دن ہے میں نہیں رووں گی پھر جب اس کا نک ہو گیا نا اس کے چاچو آئے اس کو بولنی جی بیٹا آپ کو قبول ہے جوک اس نے اس رویا کیونکہ اس لڑکی کے فادر نہیں تھے جو اس کے چ اس نے چاچے کو دیکھا نا وہ دلہن اتنی روئی ن روئینی روئی پوچھ مت وہاں پھر سب نے رویا
اور کیا کرے گی بچاری سب سے تو دور جا رہی تھی یہی تو ہوتا ہی ہے یہ محبت اور لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے بیٹی بچپن سے ان کے ساتھ رہ دووم
مجھے پتا کہ دی نکل کے وقت کیا ہوتا ہو تو ہم جیس میں نے کر تھی
نہیں کا میں دولہا اور دلہن کی راضم نکاح میں دولہا اور دلہن کی رضا مانی جاتی ہے م مان لی جاتی ہے گواہ ہوتے ہوئے ہیں اور نکاح نامہ تیار کیا جاتا ہے
مجھے نا اس نکح نام میں کہ نا وہ سادگی نا بالکل نا اچھی لگی
ہاں اسلام نے نکاح کو آسان رکھا ہے سب سے اہم چیز محبت عزت اور ذمہ داری ہے
دیدی شادی کے بعد رخصتی سب سے نا وہ اموشنل ہوتی ہوگی نا
ہاں رخصتی کے وقت اکثر سب کی آنکھیں نام ہو جاتی ہیں
میں بھی نا جہاں وہ ویڈیوز دیکھے اموشنل ہو گئی تھی
یہ یہ فطری باد کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے لیکن جو پرانی زندگی میں جڑے افراد ہوتے ہیں وہ دور ہوتے جا رہے ہیں ہاں ب پھر آتی ہے لڑکی مائ کے صرف مہمان ا طرح اور خود اپنی مرضی سے وہ دو دن بیٹھ بھی نہیں سکتی
لیکن مجھے جو دیدی یہ شادی لگی نا بہت نا خرچے والی شادی لگی یہ کشمیری شادی
یہ سچ ہے یہ سچ ہے لیکن ضروری نہیں کہ شادی بہت مہنگی ہو خوش اور برکت زیادہ اہم ہو خوشی اور برکت زیادہ اہم ہو
مطلب کشمیری میں جو س بول جلی ہوتی ہے کیا وہ بھی کچھ اچھی ہوتی ہے سے جو سادگی سے کی جاتی ہو
کئی لوگ سمپل نکا کرتے ہیں اور بہت خوش رہتے ہیں
دیدی مجھے نا یہ کشمیری ٹریڈیشنل شادی بہت پسند ہے
مجھے بھی ان میں کلچر اور فیملی بانڈنگ دونوں نظر آتے ہیں
شادی میرے ریلیٹیو اس کا ملنا بھی اچھا لگتا ہے
ہاں جو لوگ سالوں سے نہیں ملے ملتے وہ بھی شادی میں مل جاتے ہیں
مجھے نا اس شادی میں ایک کزن میری اپنی ملی بہت ٹائم کے بعد مجھے وہ م تو مجھے میرا دل اتنا خوش ہوا
شادیاں یادگار ہوتی ہیں
دیدی اگر کسی کی شادی ہو تو اس سے کیا نصیحت دی جائے
یہی کہ صبر محبت عزت اور سمجھداری سے رشتہ مضبوط بنتا ہے
صرف محبت ہی کافی نہیں ہوتی
محبت ضروری ہے لیکن ٹرسٹ یقین اور ذمہ داری بھی اتنا بہت ضروری ہے چھ
جی جی بھائی بہن یہ بات آپ نے تو بالکل صحیح کہی
ہاں اور دونوں کو ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے
مجھے لگتا ہے جو یہ کشمیری شادی ہے نا اس میں نا گھر کا رول نا بہت بڑا مجھے دکھا
ہاں یہاں فیملی بانڈنگ بڈس کافی اسٹرانگ کافی مضبوط ہوتے ہیں
اسی وجہ سے شادی کا ماحول اتنا پیارا لگتا
ہاں بالکل بکل ہر کوئی مل کر ارینجمنٹ کرتا ہے کوئی ڈیکوریشن ہاں کرتا ہے
کوئی ڈیکوریشن دیکھ رہا ہو ہے کوئی گیسٹ کا خیال رکھتا تاا
ہاں بالکل بکل اور کوئی ک کھانے کا انتظام سنبھالتا ہے یہ تو ہر شادی کی کہانی ہے
دیدی اللہ سب کی شادیوں میں مرکت دے
عامین اور سب کے خوشی محبت اور سکون نصیب کرے
اور ہماری شادیوں میں بھی بہت برکت دے
ہ میں
جو جو بھی شادی ہے ان میں بھی برکت دے خیر میں اس کشمیری شادی سے بہت ہی متاثر ہو گئی چاہتی ہوں کہ جلدی جلدی کوئی کشمیری اور شادیاں ہے تو میں
کوئی بات نہیں ان شاء اللہ جب میرری بائی کی ہوگی تو ان شاء اللہ آڈاؤ گی
تو تو بولنے کی بات ہی نہیں وہ تو میں خودیاں بھی نہ بولاائے
ہاں بنا بلا ہی ہی ہے نا کیونکہ گات تو یہ کیا ہے
ہاں کیونکہ وہ میرا بھی بھاری
تو میں نے ک کہاپ کا نہیں ہے چلیے پھر رکھتے ہیں اور واپس کرتے ہیں سات ہی اللہ حافظ